اب آ رہی ہیں پہلے کچھ ایشو تھا
پتا نہیں اس کو کیا ہوتا ہے بیچ میں
ہاں اب یہی نا کہ مجھے لگتا ہے انہوں نے اس کو بولا ہے اب اس کو کیسے بھرنا یہ بات پتا چلی چھوڑو نا اب اس بات کو ہوتے ہی آدھے ایسے ہیں جو کام لے کے پھر کام دیکھ کے پیسہ دیکھ کے ان کے ایمان بدل جاتا ہے یاد ہی نہیں رہتا ہمیں
لیکن اس کو آپ کو بولنا تھا نا کہ مجھے دے دو اپنا پروفٹ کیونکہ یہ میرا پروفٹ ہے میں نے آپ کو کروایا
وہ نہیں مانا پھنکو نہ اس کو بالچ اس کو میں نے کر دیا ریموو ایسے لوگوں کے منہ نہیں لگتے جن کی ن کیسے ہو چھوڑو یہ ایک گئی دس آئیں گے
اچھا ٹھیک
اور سناؤ
بس ٹھیک ہاں کیا بول رہی تھی آپ اسپائنل انستھیشیا کا میں نے کہا آپ کو نہیں لگا ہوگا پھر تو اسی لیے دوسری بار کیا ہوگا
ہاں پھر جب دوسری بار دیا نا پھر ایک ساتھ ہو گیا نا مجھے دونوں کا اثر جب سے سرجری کی تھی پھر مطلب مجھے جب مجھے سرجری کی بچے کیا وہ سنی میں نے وہ
اچھا ٹھیک
تو
پھر
کیا ہوا کہ یہ ایک سیکنڈ پھر جب خالی میں باتیں سن رہی تھی ب دیک اور دیکھ رہی تھی نہ میں بات کر پا رہی تھی میں بول رہی تھی نا میں کچھ بولوں گی میں کچھ بولوں گی لیکن ن میں بول نہیں پاتی تھی مطلب منہ میں جیس سے زبان ہی نہیں تھی خالی مجھے دیکھ رہی تھی آنکھیں کھول کے اور میں بولنے کی کوشش کر رہی تھی وہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بول سکتی تھی اور میرے اوپر سے نیچے تک جیسے میری جان میں جان ہی نہیں تھی
وہ لیکن آپ کو پھر یہ ہوا ہے زیادہ
پھر جب مجھے باہر رکھا نا ٹھیٹر میں ٹھیٹر سے باہر رکھا اس میںش مشین پہ مشین لگا کے رکھی وہاں پہ پھر مجھے وہاں پھر مجھے کہاں باہر نکالا مجھے ٹھیٹر میں ہی ایمرجنسی میں رکھا پھر وہاں پہ مجھے کچھ مشینیں لگائی تو پھر وہاں پہ جب میںیری کور وہاں پہ آئی کی ڈاکٹر سمیع وہی نا سمیع پیر کی کی بیٹی دوست نےب بھی دیکھا تو اس نے اس کو بولا یہ میری پیشنٹ ہے اس کو اس نے بولا یہ یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے مطلب بات بھی نہیں کر پا رہتی پھر میں نے ایک بات وہاں پہ کی میں کیا جاؤ
اچھا ٹھیک ٹھیک
ہاں بس میں نے اس کو بھی نہیں دیکھا تھا پھر مجھے پھر ان کو بلایا
دکھاتے ہیں پہلے ہی
مجھے ہوئی تو نا حالت خراب تھا اب مجھے بھی د پہلے دکھاائے عروا رضا کے ٹائم پھر کیا ہوا تھا پھر پھر اندر بلایا ای سی جی والے کو ٹھیٹر میں ہی اندر ایمرجنسی ہوتی ہے اور بلایا انر رہا اس کے ہسبینڈ کو نہیں ریکوری کے اندر ٹھیٹر میں ریکوری میں کہاں مجھے لے کے گیا ابھی نئی ایمرجنسی میں بھی کہاں ٹھیٹر میں ہی دوسرا ا روم ہوتا ہے جہاں پہ کسی کا حالات خراب وہاں باہر نہیں ٹھیٹر میں ہی تھی میں ہاں پھر مجھے گیٹ سے باہر نکالا تب جب یہ ہوا تھا پھر اندر بولایا اس کا ہسبینڈ کوور آئی ار شاید یونفارم لگا کے ماسک واسک لگا کے گلوز لگا کے وہ اندر پھر تھوڑا تھوڑا لگا اسٹیبل ہو گئی پھر مجھے نکالا وہاں پہ مطلب اتنا ہوا تھا مجھے مجھے ہوش ہی نہیں تھا وہ جب ہوش نہیں ہوتا ہے نا پھر نکلتا ہے سارا وہ سارا پرا نکل گیا ت تا گچ سے
لیکن اسپائن بات کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دیتے ہیں نا وہ بات کر پیشنٹ اچھے سے وہ نارمل ہوتے ہیں آپ کو پھر زیادہ ہوا ہوگا
یہ کیا ہے یہ کیا ایسی منہ میں ہاں نہیں مجھے زیادہ ہوا ہوگا نا پھر ایک ساتھ پھر آئی مجھے ڈاکٹر بولنے کے اب مت کچھ لگ رہا ہے میں نے بولا نہیں اب نہیں کچھ لگ رہا ہے مجھے اب م ٹھیک پھر تب مطلب ایسی حالت ہو گئی مجھے تب نہ پھر مجھے ڈر لگتا تھا دوسرا بچہ رکھنے میں پھر جب پرار ریزائ نا وہ مجھے ڈر لگتا تھا سرجری کا مجھے وہ یاد تھا نا مجھے کیا ہوا تھا اس ٹائم جیسے مجھے خالی دکھائی ہی دے رہا تھا مطلب بات بھی نہیں کر پا رہی تھی میں سنو س میں بات کرتی ایک بات وہ بھی نہیں میرے منہ سے نکلتی تھی میں کتنی کوشش کر رہی تھی میرے منہ سے بات نکلے وہ بھی نہیں ہوا تھا پھر جب پھر جب میں گئی نا یہاں ڈاکٹر کے پاس پھر میں نے اس کو بولا م مجھے تب ڈر لگا تھا مجھے ایسے اس نے بولا کوئی بات نہیں مت دارو پر جب ٹھیٹر میں گئی تب مجھے یہ یہ پرابلم تب نہیں ہوگی
ہاں اب وہاں پہ اچ اچھا ہے اب نہیں ہے یہ وہ مت کوئی انڈرین ہوتا
نہیں اس نے بولا وہ انیستھیسیا کا پرابلم ہوتی ہے کچھ تو کوئی ایشو نہیں ہے یہاں پہ ہم ہے تو یہ پھر میں گئی نا یہاں پہ یہاں پہ نا اسٹار ہاس پیدا ہوئی نا یہ ریزا
ہوں
تب نہیں مجھے کچھ لگا میں ٹھیک تھی مگر مجھے اتنا ڈر تھا مجھے لگ رہا تھا مجھے ابھی ہوگا مجھے ابھی ہوگا مجھے ابھی ہوگا میں اس کو بول رہی تھیوں مطلب دم جیسا لگ رہا ہے اسے بولا یہ ہوگا گاؤ یہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں وہاں پہ بہت ہوتے ہیں نا آگے پیچھے کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں ہوتا ہے پ جب مجھے نکالو تو تب مجھے سانس آئی اور پارسو جب تھی تب بھی مجھے وہ آنس کا ڈر تھا تب کیا ہوا تھا مجھے ایل ڈی میں اچھا مجھے وہ ڈر پھر بھی تھا مگر اس سے مجھے کم ہو گیا تھا وہ ڈر جب رضا تھی تو پھر مجھے وہ ڈر سے الٹی آنے لگی جیسے ان نے این ایس سی سے دیا ڈاکٹر آیا وہاں پہ مطلب اب بچہ نکالا انہوں نے پیٹ کھلا تھا نا
ہاں
پیٹ کھلا تھا نا سارا تو مجھے وامٹنگ ہونے لگ تو ڈاکٹر کو ہی کہ ارے تبھی انجیکشن کرتے ہیں سارا ہے ولیب ہوتا ہے ٹر میں آپ کو تو پتاہ ہے آپ کا تے ہو نا اسی کے ساتھ ہی مطلب میں اس کو بولا مجھے وامٹگ رہی اس نے جلدی انجیکشن کیا مطل اتنی وامٹنگ بت ہی ہے نا اوپ سےیچے تک وہ باڈی کو وہ دیتے تھے نا سٹچ واپس بند کر رہے تھے مجھے جلدی مطلب انجیکشن لگایا تو مجھے فرق انجیکشن کیا ختم تو مجھے فرق ہوئی اتنی جلدی ادھر الٹیا مجھے اسے آرہینے جیسے وہ الٹی کی میں نے دو بار لیکن
اچھا اچھا ٹھیک ہاں وہ نہیں آتا کیونکہ ایمٹی اسٹامک ہوتا تا ہے نا اسی لیے وہ خالی پانی یلو پانی آتا ہے
ہاں وہ بھی نہیں آیا مجھے میں نے مت کچھ کیا تھا میں نے مت کچھ پیا تھا
ایکے کو آیا نا ہمیں لاسٹ میں چپس دے کے اس کو لاسٹ میں ہوا اونڈم اونڈم دے کے
ہوں
اس کو لاسٹ میں پتا نہیں کیا ہو پھر ہم نے جلدی جلدی اس کو انجیکشن کیا پھر یہ ہوتا ہے کسی کو ڈر سے لیکن ہوتا ہے ان ہے ڈر نہیں رکھنا ہوتا ہے
کچھ کھایا ہی نہیں تھا تو اتنا ہی میں نے پیا تھا
وہ کہاں پینا ہوتا ہے پت ہے ہم نے ایک پیشنٹ کو بولا ہم پوچھتے ہیں نا پہلے کچھ مت کایا ہوگا جنرل انیستھتیا نہیں دے سکتے انیستہذا وہ پھروومیٹ گ آتی ہے پھر پرابلم ہو جاتی ہے اس سے ہم نے ایک پیشنٹ کو بولا آپ کچھ کھایا بولا ہا مینے ابھی کیا بولا میں نے چائے پی اور بولا میں نے میں نے گرد کھایا ایسے بولا بولا سر جن سرجن پیٹھ جی ہسنے
ہاں
اس نے مجھے سیدھے بولا میں نے اس کو کہا کچھ کھایا ا آٹھ گھنٹے مت کھانا ہوتا ہے کچھ میں نے اس کو بولا آپ نے کچھ کھایا وہ کھاؤ گا تھا کوئ لیکن یہ معن تھا ٹھیک مرد تھا مانے اسکو بولا آپ نے کچھ کھایا ہے بولا ہا مانے کھایا تو بس کیا کھایا تو گردہ کھایا
ہ
اور کیا کھایا بولے چائے پی میں نے نمکین چائے سرجن بیٹھا نیچے ہسنے کیا تو پھر نکالو اسکو بہار نکالو واپس اسکو
اچھا
نکلو واپس آپ نے کیوں کھایا ہے سرجری کہاں ہوگی
ہوں
وہ اتنے فخر سے بول رہا تھا میں نے گردا کھایا
جیسے اسنے وازوان کھایا
ہاں میں نے گردا کھایا اور نمکین چائے پی میں نے کھا نکلو باہر اٹھ
جھوٹ
ایل ڈی میں اب اچھا ہے اب وہاں پہ ٹھیک ہے تو بھی جو نیا او ٹی بنایا ہے نا موڈیولر وہ اچھا ہے وہاں پہ صفائی اچھی ہے
اچھا تھا جس روم میں ہم تھے نا وہ لگ رہا تھا کہ پرائیویٹ ہے وہ وہ تب بھی تھا اچھا تب تو میں نے چائے پی تھی صبح مجھے کھا اچانک سے ایمرجنسی بولا سرجری کرنے کے لیے تب تو میں ٹھیک تھی
صبح چائ پی تھی
ہاں
کتنے گھنٹے تک کتنے ہم کتنے بجے چائے پیتے اور کتنے بجے سرجری بول رکھا کرنے کو
نو ہوگئی مجھے پروبلم ہو گئی مجھے سرجری نہیں تھی انھوں نے بولا تھا آپ کو ویٹ کرنا ہے پھر جب ڈاکٹر آیااور سمجھواس کوجلدی چڑھاؤ ٹھیک ہے فر نرج جب آئی میرے ساتھ تو اس نے بولا اگر اندر بولیں کہ فاسٹنگ کو بولنا ہاں میں فاسٹنگ کو یہ نہیں بولنا میں نے چائے پی ہاں میں بھی پھر بولا ہی نہیں میں نے چائے پی میں نے بولا میں فاسٹنگ میں ہوں ورنہ میں چائے پیتی تو باقی میرے انداز میں
ہاں لاؤ اس سے تو میری پروبلم ہوجاتی ہے نا
تب نہیں ہمم تب نہیں ہوئی نا مجھے الٹی اس ٹائم کہاں ہوئی پھر وہ مجھے اناستتھیا کا ہوا تھا کتنا ٹائم ہوا
آپ دیکھو
چیم ہاں ہاں
ہو گئے نائن اب اب کچھ منٹس ہی ہے اب کچھ سیکنڈس ہی ہے مطلب ایک منٹ ہے
اچھا اچھا
ایک منٹ سے بھی کم
اچھا ہمم پھر کیا میں آئی باہر یہ کپڑے اٹھانے
بسمہ کر رہی ہے مجھے فون
اب کرو اب کرو بس کرو اب اس کے ساتھ ٹھیک ہے
ہو گئے دس منٹ
ہاں
کاٹو کاٹو وہی سے
ہاں